ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں
اور سب بتائیے خیریت
ہ ہ سب بڑھیا ہے بتائیے
الحد للہ میرا بھی سب بڑیا ہے سب ٹھیکٹاک سے ہے
ہ ت موسم آج کا کیسا ہے پانی ہو رہا ہے یا پھر موسم آج صاف ہے
نہ نہ جی پانی بھی اتنا بڑھیا سے نہیں ہو رہا ہے ناموسم تم صافی ہے بیچ بیچ میں میں سمجھیے تو سمجھے ہاں بارش بھی ا اسے ہو نہیں رہا ہے لیکن موسم بھی صاف نہیں ہے لگ تو رہا ہے کہ بارش آئے گا لیکن ابھی آیا تو نہیں ہے بارش
ا اچھا اچھا تب کھیتی وغیرہ کر ہیں کہ ابھی سب
ارے کھیتی وغیرہ کیا کیجیے گا بارش تو اچھا سے ہو نہیں رہا ہے اب جیسے مان لیجیے کہ اب ا جو دھان کا جو فصل ہوتا ہے اس میں بہان ہونا ضروری ضروری ہے پہلے اب بھی ان بڑھیا سے ہو نہیں رہا ہے کیونکہ پانی اچھے سے نہیں گر رہا ہے بڑھیا سے خوب پانی ہوگا تب نہ بہن کا ہوگا اور پھر مان لیجیے کہ ا بہن ہونے کے بعد جو دھان روپاتا ہے اس میں کدئی ہونا ضروری ہوتا ہے آپ اس میں اتنا پانی چاہیے اتنا پانی چاہیے مطلب آپ کو کبھی بھی اس میں پانی کم نہیں ہونا چاہیے کھیت ہمیشہ بھرا ہوا رہنا چاہیے اگر آپ سوچیں گے کہ ہم کہیں کنواں سے پانی لے کر اگر ہم کھیت میں بھر کے رکھیں تو آپ ویے نہیں کر سکتے ہیں بہت دقت ہوتا ہے بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو اس لیے پانی گرنا بہت ضروری ہے پانی گرے گا تبھی جو دھان کا فصل ہوتا تھا ہے وہ ہو پائے گا نہیں گرے گا تو پھر بہت دقت ہوگا
ہ تو ہے سویدھا جس کے پاس ہے وہ تو کر سکتا ہے ج کے پاس نہیں ہے وہ تو پھر اس کو دھان کے لیے بہت مشکل ہے دھان کے علاوہ اورا کوئی سا بھی فصل ہوتا ہے تو وہ پانی کے بھی ہلکا پھلکا پانی دیکھے ہو جاتا ہے لیکن دھان شروع سے اننت تک صرف پانی چاہیے اس
ہاں دھان شروع سے انت تک صرف پانی چاہیے اس میں پانی کا کمی کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے پانی کا کمی ہوگا تو دھان کا جو فصل ہے وہ اچھے سے نہیں ہو پائے گا جی دھان کا فصل میں ہمیشہ پانی چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے
ج
پانی نہیں مل پائے گا تو دھان کا فصل اچھے سے تیار نہیں ہوگا اور دھان اچھے سے نہیں ہو پائے گا اور آپ کا کھیت وغیرہ ہے
ہوں کھیت وغیرہ تو ہے بہن بھی کر دیے ہیں دیکھیے پانی کا ان تظار ہے پانی ہو جائے تو کھیت میں
مطلب بھ یہ کیا بول ہیں یہ پیڑھی طرف کھیت ہے یا اور کہیں پہ کھیت ہے
پیڑت ادھر تو نہیں کھیت ہے ادھر پہاڑ طرف کھیت ہے ادھر مہرائی کا جو بولتے ہیں
ہاں ہاں ہاں یہ مرا ہے ہاں ہاں ہاں ہاں یہ
ادھر ہے پھر ادھر رج کاڑ بولتے ہیں پھر ادھر ہے
اچھا ادھر بھی ہے نا
باقی سب پھر ادھر ادھر اگل بگل تو ہے زمین والا ہے تو گھر اھر کے لیے ہوگا
ہاں ہاں زمین میں ہاں جی جی اب جیسے کہ سوچے کہ اب ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک بار گھر بنانا ہی پڑتا ہے کسی بھی طرح آپ آ من نے سمجھیے تو آپ شروع سے لے کے انت تک
ہوں ہوں ہ
ایک بار گھر بنانا ہی پڑے گا چاہے آپ کو کیسے بھی کر لے کچھ بھی کر لے لیکن آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک بار گھر بنے گا تبھی مطلب آپ مطلب رہ سکتے ہیں کیا ہے کہ ہ اب فیملی بڑھتا ہے لوگ بڑھتے ہیں تو اتنا میں ہو نہیں پاتا ہے اس لیے بنانا پڑتا ہے ضروری ہوتا ہے
ہوں فملی بڑے گا تو پھر مان لیجیے کہ دو تین سو رومے میں ہوگا پہلے کا تو اس میں دو تینٹوں میں کیسے ایڈجسٹ ہوگا فیملی پریوار بڑھیں گے تو
پار بڑھے گا جی
اچ اور س ہ شادی تو ہو گیا ہے میرا
جی لو میرج ہے ارینج میرج
ہوں وہ بھی میرج ہوا
لو میرج ہوا ہے جی جی چلیے بڑھیا
اور آپ کے یہ کیا ب نہیں کیے ہیں
نہ ہم تو ابھی کیے نہیں ہیں ابھی تو پڑھائی چل رہا ہے ہم لوگ کا
ہوں ہ ہ
ہ ڈی ایل ایڈ کا بھی پڑھائی چل رہا ہے ابھی
ہوں ہوں
ہ ہ اور آپ کچھ کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں
نہ ہی ابھی تو صرف پڑھائی ہی چل رہا ہے کام کا ہوگا
اچھا پڑھائی چل رہا ہے نا جی
ہی چل رہا ہے ابھی
جی جی کیا کر رہے ہیں پڑھائی میں ابھی
پڑھائی میں ابھی مان لیجیے کہ گریجویشن ایک طرف سے ہو رہا ہے باقی تو کمپٹیشن چل ہی رہا ہے
اچھا کمپٹیشن کا بھی تیاری کر رہے ہیں نا
ہوں
ارے پڑھائی بھی سمجھیے تو ایک دم ا پڑھنے سے لگ رہا ہے ہی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا اپ دیکھی کہ جنتر منتر میں دیک رہے ہیں نا آپ کیسے ہو رہا ہے پروٹیسٹ چل رہا ہے وہاں پہ کتنا ہاں کتنا لوگ بہت لوگ پر اتیاچار ہوا کتنا لوگ مارے گئے مطلب وہی سے مارے نہیں گئے ہم لوگ لاٹھی چارج ہو گیا
ہ ہ
سن کو مارا گیا کتنا لوگ کا سر پوٹا ہے پیر ہاتھ ٹوٹ گیا کتنے لوگ تو ہاسپیٹل میں ہیں کتنے لوگ کو ریسٹ کیا گیا گرفتار کر کے تھانے لے کے جایا گیا پولیس اسٹیشن لے کے جایا گیا جب سے
اس اس اھی میں دیکھیے راہل گاندھی بھی ال لپ ٹا گئے اسی میں
ہاں راہل گاندھی بھی لوٹا سمجھیے تو بھی چلا آ گیا ہے لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ بھی
ہ
آنسر میں گیا تھا اس کو ہاں سمجھیے تو اچھا دیکھیے اگر جو ہمارے جو فلمی س اسٹار ہیں اگر ان لوگ جاتا تو زیادہ دن نہیں لگتا استعفہ دینے میں جو جو ایجوکیشن منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے اسی کے لیے نا جو پیپر لیک ہوا نیٹ کاا اسی کے لیے اس استعفہ مانگنے کے لیے سب پرو ٹیسٹ کر رہا ہے سب ہاں سب ایک طرح سے دھرنا پہ لیکن وہ استعفا دینے کے لیے تیاریاں نہیں ہو رہا ہے لیکن یکن اگر جو ہمارے جو فلمی سپرسٹار جیسے شاہ رخ خان ہو گیا سلمان ہو گیا ان لوگ سب جاتا تو کوئی دقت نہیں ہوتا کوئی اب تک اس مل جاتا ہے لیکن ان لوگ کو پتا نہیں ہے ان لوگ سے فلموں میں فلموں کے اسٹار ہے کہ ریئل میں بھی اسٹار ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے دیکھیے ہم تو اسٹار مانتے ہیں تھالا پتی وجے کو ہم مطلب دھیے شاہ رخ خان سے کو کمپیئر کرتے وہ بڑھیا ہے
ہوں
کہ وہ ہمیشہ دیکھیے اب جیسے کہ آپ د دیکھے ہوا کہ بھی تھال پتی جو وجے ہے تمل ناڈو کا ساؤتھ کا ہیرو جو ہے وہ اس کے فلم پہ سرکار روک لگا دیا تھا تو اس لیے وہ اپنا سرک کار اپنا کھڑا کیا ہے مطلب سمجھیے تو سیم بن گیا وہاں کا
آج سننے میں آ رہ ایسا یہ دیکھ بھی رہتی کہ آج ریلیز ہونے والا مووی تو شاید
آپ کنفرم کر سکتے ہیں ہاں
ا آج تو ابھی ہم کنفرم بتا نہیں سکتے ہیں لیکن ہونے والا ہوگا تو ہوگا کا ہے کہ
تھے کہ تیئیس جولائی کو ریلیز کرے گا پت نہیں آج ہی تیئیس جولائی ہے نہیںج کیسے تو کر کے نام تھا وجے کی کیسے
او ہاں تو آنا ہوگا تو وہ آ ہی جائے گا پتا چل ہی جائے گا آپ کو بھی
ہوں ہوں
اور یہ اور اس کا مووی بھی جو ہے نا بہت پسند ہم پڑتا ہے بہت بہت مزہ آتا ہے اس مطلب اس کا جو ایکٹنگ ہے نا اس کا کا جو لک ہے بہت مطلب بڑھیا لگتا ہے ہم کو
وہ مطلب کہ پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ سی ایم دیکھیے ایک فلم میں بھی دیکے سی ایم کا رول نبھایا تھا کار بھی تھا سب تھا اور پھر لاسٹ میں دیکھیے سی ایم بھی بن گیا
سی ام بن گیا جی جی
مان لیجیے جب جنتا چاہتا ہوگا تبھی تو
نہ جی ہاں تو وہی نا اب دیکھیے وہاں پہ سی ایم بنا ہے نا تو وہاں پہ بہت سے ایسا نیم ہے نا بہت سے ایسا نیم ہے جو چینج کر دیا ہے وہاں پہ ایک دم مطلب جو تمل ناڈو میں کوڑا کچڑا جو ہوتا ہے روڈ پر پھیلانا بند کروا دیا ہے اور جو یہ سب وداک اور جو نیتا لوگ کا جو رہتا تھا پوسٹر وغیرہ ہوتا تھا وہ سب آپ چوراہے روڈ پہ نہیں لگا سکتے ہیں اور بہت بہت سارے ایسے مطلب ہیں کہ وہ سب بند کروا دیا ہے مطلب وہ دیکے سی ایم بن کوئی کرتا ہے تو اسے کام کرنا چاہیے سی ایم وہ کام کر رہا ہے اسی لیے پسند پڑتا ہے وہ
کتنا لاکھ کسانوں کا اتھی معاف کیا قرض معاف کیا بجلی فری کیا اور کتنا سویدھا ہے لیڈیز کے اتی اسکول بچن کے مہلا کے
ہاں ہاں ہاں بہت سویدھائیں دیا ہے اور یہ ہمارا بی جے پی کے سرار ہے پتا نہیں کیا کر رہا ہے لیکن انھ بھکت لوگ اندھ بھکت ہی رہے گا ہمیشہ
آپ سمجھ میں آئے گا بھکت کو کہ صرف صرف تو یہ مسلمان کا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے نیٹ میں نیٹ میں نیٹ میں زیادہ تر کون ہتیا کیا وہی انہیں لوگ انیں کے بچن لوگ
انہیں کے بچپن بات صحیح ہے
جو پڑھل لکھے اور ان پڑھ میں یہی انتر نہ ہوتا ہے
ہاں ہاں پڑلی کرن انڑ میںتا ہے
ایجوکیشن نالج حاصل کر کرنا چاہیے ایجوکیشن ہمارے لائف میں ایجوکیشن کی بہت بہت ادھ بھومکا بہت مہتو ہے ایک دم
ہاں بہت بھومکا نباتا ہے بہت مہ بہت بڑا بھی مہتو بھی ہے اس کا ایجوکیشن بہت ضروری ہے سمجھیے تو ایک طرح سے
ہوں
ہوں
اور یہاں پہ دیکھے کہ ابھی ایجوکیشن منسٹر کا مانگا جا رہا ہے لیکن ابھی تک استعفی ملا نہیں ہے مل جانا چاہیے جی اب اب وہ سب چھوڑیے لیکن یہاں پہ بھی ایکٹئی بھی ہے کہ ایجوکیشن منسٹر تو ایجوکیشن منسٹر لیکن اب پردھان منتری کی اس کی کا مانگ رہا ہے سر ہاں اتنا کچھ ہوا لیکن کوئی سنوائی نہیں کوئی چیز نہیں
ہوں
سب جیسے کہ تیسے ہے سب کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے ان لوگ کوئی ان لوگ سن نہیں رہا ہے ایجوکیشن منسٹر کا چپ چپٹھا ہوا ہے استعفہ دے نہیں رہا ہے
ہوں ہوں ہ
پو ریسٹ جاری ہے لاٹھی چارج ہوا بیس تاریخ کو سمجھیے تو ایک طرح سے بلیک ڈے ہو گیا بیس تاریخ بیس جولائی
ہوں ہوں
ہوں
ا دیکھیے کیا ہوتا ہے اب اگر وہ بنگلہ دیش بنگلہ دیش جب ادھی چین کی ادھی نیپال کی طرف ہو گیا تو پھر بہت بڑا
جی جی ایک بار بنگلہ دیش میں ہوا تھا نا ایک بریلی نکلا نکلا تھا وہاں پہ سرکار کے خلاف ریلی نکلا تھا تو وہاں پہ سرکار کو استعفہ دینا پڑا تھا اسسے بھی دینا پڑے گا اس کو
ہی سنسد بھنے جلا دیا تھا
ہاں ہاں بہت کتنا گاڑی جھڑا ہاں پھر یہاں لاسٹ میں یہی ہوگا بارت میں بھی یہی ہوگا اب ایجوکیشن جو ہوتا ہے بچوں کو جب نہیں مل پا رہا ہے ہم لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے سب کو نہیں مل پا رہا ہے تو کہ وہی نہ ہوگا سرکاری
نہیں ہوگا تو دیس کا وکاس کہاں سے ہوگا دی کا وکاس کے لیے تو پیسن ضروری ہے
ایجوکیشن ضروری ہے ضرور بہت ضروری ہے ایجوکیشن جی جی دیکھیے کیسے ہوتا ہے اب وہ استعفہ تو مانگا جا رہا ہے ابھی تک تو ملا نہیں ہے
ہوں ہوں
اچھا آپ اگر اگر استعفی ملتا ہے تو آپ کس کو پی ایم بنتے دیکھنا چاہتے ہیں تھال پتی وجے کو یا راہل گاندھی کو یا نریندر مودی کو آپ کا کیا رہا ہے
تو اگر دیکھیے سب تو شروعات ہی میں اچھا ہی کرتا ہے تلا پتی بھی پسند تھا لیکن اچھا ہمیش کا ٹھیک ٹھاک کرے گ تو تھولا پتی ہم کو ٹیک لگ ہے ت وہ پم دان ہوں چل پتی بڑھیا کام ہاں سب بڑھیا چلیے
چلیے ٹھیک ہے رکھتے توسلام علیکم
وعلیکم السلام